وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ
کیا چال ٹھیک ہے
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل میرے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کاا سبھی ٹھیک ہے کھانا وغیرہ کھایا آپ نے چائے پی
جی بالکل کھانا وغیرہ کھا لیا چائے نہیں پی ابھی چائے تھوڑی دیر بعد پی لییے آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا
ہاں جی کھانا وغیرہ کھا لیں لیکن چائے نہیں پیا ا نے اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھا ہی تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا آپ سنائیے آپ کیا کر رہے
میں بیٹھا ہی تھا ابھی ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا تھا میں
کیا دیکھ رہے تھے آ ٹی وی پہ
بس یہی وہی تو فلم چل رہی تھی ٹی وی پہ وہی دیکھ
اھا ٹھیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں اب ٹی وی کا کا ٹیلی ویژن کا استعمال اب کافی زیادہ کم ہو چکا ہے آپ کا کیا کھیا رہا ہے اس بات پہ
بالکل ٹی وی کا استعمال تو کم ہو ہی چکا ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں ا دیکھا جائے تو زیادہ دیر تک جو انسان ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں پہ برا اثر ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہم بہت دیر تک ٹی وی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں نا درد اور جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اور دیکھا جائے جو بچے وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں تو بچوں کے کی تعلیم پر بھی اس کا برا برا اثر پڑتا ہے اور اگر وہ زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو پڑھائی کی توجہ بھی کم ہو جاتی ہے رکی اور جو پھر ان کا امتحان کرنا تھا نتیجہ ہے وہ بھی خراب ہو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے
بالکل صحیح بات ہے آج کے دور پہ مجھے لگتا ہے والدین ہی اب کرتے ہاں بچوں کو زیادہ ٹی وی وغیرہ دیکھنے نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی کو زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی کے ساتھ ملوثے رہنا چاہیے
بالکل بالکل دیکھیے ٹی وی دیکھنا تو بری بات نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے
اگر حد سے زیادہ ٹی وی دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں پہ نقصان پڑ سکتا ہے ہماری آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے
جی بالکل اگر ہم ٹی وی کو محدود وقت کے لیے دیکھیں اور اپنا زیادہ وقت تعلیم وغیرہ میں لگائے یا ورزش وغیرہ میں لگائے اور گھرواروں کے ساتھ اپنا وقت کر گ کوزارے
تو ہم صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے مجھے ک سے یاد ے بچپن کے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے گھرو پہ جو ٹیلی ویژن ہوتا تھا وہ تو ویسے چلتا ہی رہتا تھا کبھی والدین دیکھتے تھے ٹی وی یا ہمارے جو بڑے ہو تے تھے گھر پہ بڑے بڑے بھائی بہن وغیرہ وہ دیکھتے تھے ٹی وی پھر ہم چوٹے کرتے رہتے تھ انتظار ہم کب د ہماری باری کب آئے گی ہم ٹی وی دیکھیں گے لیکن مجھے لگتا ہے ٹی وی دیکھنے میں وہ مزہ آتا تھا جو آج کے دور میں ٹی وی دیکھنے میں زیادہ مزہ نہیں رہا ہے اب
کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارا وقت بہت ہمارے پاس بہت فارغ وقت ہوا کرتا تھا ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے وہی ٹی وی وغیرہ دیکھتے دیکھ دیکھ لیا کرتے تھے دیکھا جائے ٹی وی کے فائدے بھی بہت ہیں ہ دیکھا جائے ٹی وی سے ہمیں دنیا بھر کی جو تازہ خبریں ہیں وہ معلومات ہوتی دیا میں ان سے اور جو تعلیمی پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ ہم اگر وہ بچوں کو دکھائے تو اور برڈے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بڑے اور بچے دونوں نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس سے جیسے کہ کہ سائنس یا ہسٹری وغیرہ ہوتی ہے ٹی وی پہ وہ سیکھ سکتے ہیں اور دیکھا جائے صحت اور مت صحت سے متعلق کچھ پروگرام رہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کی صحت بھی اچھا اچھی رہتی ہے اپنا انہیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کس قسم کا غذا لینا چاہیے اور کس قسم کا غذا ہمیں نہیں لینا چاہیے اور ورزش وغیرہ کے متعلق بھی کچھ پروگرام وغیرہ رہتے ہیں جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ورزش وغیرہ رہ کرتے ہیں تو تو ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں ہمارا جسم صحیح رہتا ہے تو ٹیلی ویژن کا صحیح میں صحیح اور محدود اس استعمال تو بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے اگر ہم صرف بچوں اور اگر ہم صرف بچوں کو تعلیمی پروگرامس دکھائے تو ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے
صحی بات ہے میرے خیال سے جو پہلے کے زمانے میں یا جو ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب جو ٹی وی آتے تھے اور جو آج کے دور میں ٹی وی آتے ہیں میں کافی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے پہلے کے دور میں اتنے زیادہ بڑے بڑے ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے جو آج کے دور میں ٹی وی ہے ان کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ اس کے برعک جو پہلے کے ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تب ٹی وی آتے تھے آپ کا کیا خیال ہے اس بات پر
جی بالکل ابھی وقت کے ساتھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو ان میں بھی ٹی وی میں بھی تبدیلی کی گئی ہے پہلے کے زمانے میں دیکھا جائے تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے پھر تھوڑے وقت کے بعد کلر ٹی و آنا شروع شروع ہو گئی اور جی بالکل پھر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ایل سی ڈی وغیرہ آ رہے ہیں اور ابھی تو بہت نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ابھی تو اینڈرائڈ ٹی ویز آ رہے ہیں جس میں ہم اپنا جو موبائل فون ہے وہ بھی اس سے لگا سکتے ہیں اور جو ہم موبائل فون میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہم ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے
بہت ساری چیزیں آ گئی ہے لیکن اب دیکھا جائے جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہم زیادہ ٹی وی ہمیں زیادہ گھر والے ٹی وی دیکھا نہیں دیکھنے نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بولتے تھے آپ پہ اس کے برے اثرات ہو سکتے ہیں یکن دیکھا جائے کہیں حد تک یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے تو بچوں کی پڑھائی متاأثر ہوتی ہے اور ان کا دل بھی کتابوں سے اٹھ س اٹھ سکتا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی پہ یہ کوئی لوگ ایسے کر رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیں گے ہم کیوں پڑا ہی کریں
اور بچے باہر جا کے کھیل ان کا کھیل کود بھی کم ہو گیا ہے
وہ زیادہ گرمی بیٹھتے رہتے ہیں پھر ٹی وی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو موٹاپا آ سک ہوتا ہے ان میں اور ان کی صحت صحت کے مسائل جی بالکل ان کے صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور دیکھا جائے جی جی
اگر ہم پہلے کے دور کی بات کریں اور آج کے دور کی بات کریں جو پہے ہم چھوٹے ہوا کرتے تھ ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے تب تو ہم اپنا وقت گزارتے تھ ٹی وی کے ساتھ اور ہمیں ٹی وی دیکھنا کافی زیادہ پسند آتا تھا
جی جی
پہلے کے دور میں ٹیلی ویژن کا کافی زیادہ استعمال ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا پہلے کے دور میں ہر ایک گھر پہ شام کو سبھی مل کر بیٹھتے تھے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کا کافی استعمال ہوتا تھا پہلے اور مجھے لگتا ہے آج کے دور میں جو موبائل فون فون آ گئے ہر ایک کے پاس چھوٹے بچوں کے پاس موبائل فون ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں وہ کرتے کام
جی
وہ زیادہ وقت موبائل فونس کے ساتھ دیتے ہیں اور ٹیلی ویژن کا استعمال ہر ایک گھر میں کم ہی رہتا ہے کیونکہ لوگ ہر ایک موبائل جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے تھے آج کل وہ موبائل فونس میں آ چکا ہے آج وہ موبائل فون پہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے اس حساب سے ٹیلی ویژن کا استعمال کم ہو چکا ہے اب
جی بالکل بالکل لیکن میرے حساب سے موبائل فون سے زیادہ نقہ نقصانات ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں دیکھا جائے اگر بچوں آج کل ہر بچے کے پاس موبائل فون رہتا ہے تو اگر وہ اس پہ ایسی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسے تشدد یا غلط مواد دیکھ کر کچھ بچے جو ہے اسی طرح کا رواییہ اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی جی تو وہیں وہیں سب جو والدین ہیں ان کو اس سب چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اگر دیکھا جائے جب ہم چھوٹے تھے ہم ٹی وی وغیرہ دیکھتے تھے تو اس وقت وہ سب چیزیں وہاں پہ دکھائی نہیں جاتی تھی
مجھ میرے خیال جو مج جتنا مھے یاد ہے جو ٹی وی پہ ٹی وی آتا تھا بچوں کے لیے الگ سے پروگرام آتے تھے بچوں کے کے لیے جو بچے دیکھ سکتے وہ پروگرام آتے تھے ٹی وی پہ جیسے مجھے یاد ہے ہم کارٹون دیکھا کرتے تھے یا پھر جو آپ کہ کہہ رہے تھے ایسے کچھ پروگرام جیسے ہماری تعلیم میں اضافہ ہو یا ایسے کچھ پروگرام جس ہماری روزمرہ کی زندگی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے ٹی وی پہ ایسے پروگرام ہم بچوں کو دکھا رہا ہمیں دکھایا جاتا تھا جو ہمارے والدین ہم ہمیں کچھ ایسے پروگرام دکھاتے تھے ٹی وی پہ آج کے دور میں جو موبائل فون گیا ہے ہر ایک بچے کے پاس بچ بچوں کو جو پسند آتا ہے بچوں کو جس میں من لگتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ دیکھ لیتا ہے اس وجہ سے بھی بچوں پہ کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے
جی بالکل بالکل بچوں کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت تو دینی چاہیے موبائل فون چلانے کی اجازت تو دے دینی چاہیے لیکن صرف محدود وقت کے لیے اور ان پہ ہمیں نگرانی رکھنی چاہیے کہ یہ کس قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے اس پہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے جس سے اس کا جو ذہنی ذہن ہے وہ خراب ہو جائے وہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائے
اور اور زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ان کی عمر کے حساب سے ہمیں اچھے اور تعلیمی پروگرامز انہیں دکھانے چاہیے اس طرح ٹی وی کے ان کو فائدے بھی حاصل ہوں گے
آپ مجھے پتیں آپ کو ابھی کے ابھی کے دور میں بھی آپ کو زیادہ اچھا کیا رہگتا ہے موبائل فون کے ساتھ وقت گزارنا یا پھر ٹی وی دیکھنا
بالکل اگر دیکھا جائے میں اپنی پسند بتاؤں تو مجھے تو دونوں چیزوں میں اتنا مزہ آتا نہیں ہے میں زیادہ تر باہری رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ جو کھلی ہوا رہتی ہے باہر اچھی تازی ہوا رہتی تی ہے تو اس میں ٹہلنا وغیرہ وہ سبزی چیزیں میں زیادہ پسند کرتا ہوں نہ کہ یہ ٹی وی وغیرہ دیکھ لیا جائے بلکہبپ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ٹی وی وغیرہ یا موبائل فون وغیرہ چلا لیتے ہیں لیکن حد حد میں چلانا چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری
چاہیے کام ہمیں ہر ایک چیز میں جیسے کہ خاص طور پر ٹی وی دیکھنے دیکھنے میں یا آج کے دور میں تو ٹی وی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یا موبائل فون چلانے میں ہمیں محدود وقت رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کے ساتھ
بالکل بالکل
تو بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی
جی جی اللہ حافظ
خدا حافظ